ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور سناؤ
بس الحمد للہ باقی سب ٹھیک ہے
ہاں کیا آواز اچھے سے نہیں آرہی ہے شکر الحمد للہ ہاں میں بول ریوں ہاں شکر الحمد اللہ ٹھیک ہوں
آواز آ رہی ہے
ہاں آرہی ہے آج سوچ رہی تھی کہ ہم کسی ایسے ٹاپک پر بات کرے جو ہر انسان کی زندگی سے جڑا ہو اور جس پر عمل کرے تا کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں
ہوں بالکل صحیح میرے خیال نہ خیال ہے کہ آج کے اہمیت پر بات کرے اخلاق وہ دولت ہے جو نہ بازار سے خریدی جا سکتی ہے اور نہ پیسوں سے حاصل ہو سکتی ہے
بالکل صحیح آج کل لوگ کسی کی شکل لباس اور دولت کو دیکھ کر اس کی قیمت لگاتے ہیں لیکن اصل قیمت تو اس کے اخلاق اور کردار کی ہوتی ہے
جی ہاں اگر کسی انسان کے پاس
تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی ہے
میں بول رہی ہوں اگر کسی انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو اسے دور رہنا پسند کرتا ہے اور اگر کوئی غریب ہو لیکن اخلاق اچھے ہو تو لوگ اسے عزت ا کر دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ اچھے اخلاق گھر سے شروع ہوتے ہیں بچے وہ وہی سیکھتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں
بالکل اگر والدین ایک دوسرے سے نرمی سے
ہاں کیا بول رہی ہو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو
وہ آپ اپنا یہ ہاٹ سپاٹ کنیکٹ کرو یہ ہو جائے گی ورنہ یہ
یہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے
آپ دیکھو پہلے کنیکٹ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا ہو گیا کنیکٹ ہیلو ہیلو ہیلو
آواز آرہی ہے
آ رہی ہے تم نے وہ مووی دیکھی ہے جب جب وہ ایروپلین میں ہوتا ہے اور اس کو بولتا ہے ہیلو آپ کو میری آواز
ہاں ہاں
دیکھیے جب اس کو بول جب اس کو بولتےہیں آپ کا نام کیا ہے اس کا بمن دو بار بمن
مجھے لگتا ہے کہ اس ہاٹ اسپاٹ کو دوسرا کوئی بھی کنیکٹ کر رہا ہے اسی لیے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے
آب نہیں ہوگا وہ کیا تم بول رہی تھی
میں اخلاق کے بارے میں بات کر رہی تھی
ہاں میں بول رہی تھی اگر والدین ایک دوسرے سے نرمی سے بات نہیں نہیں ہاں اگر وال دین کسی انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی غریب ہو لیکن اخلاق اچھے ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں
بالکل صحیح کالج سکول اور مدرسے میں بھی ا چھے اخلاق کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر ہم سب سے عزت اور نرمی سے بات کرے تو ہر جگہ محبت ک ماحول پیدا ہوتا ہے
اور اگر کوئی ہم سے سخت لہجے میں بات کرے تب بھی ہمیں صبر اور حکمت سے جواب دینا چاہیے اسی میں انسان کی اصلی عظمت ہوتی ہے
سچ ہے غصہ کرنا بہت آسان ہے لیکن ے غصے کو قابو کرنا اور نرمی سے بات کرنا ہی اچھا اچھے اخلاق کی نشانی ہے
اچھے اخلاق صرف الفاظ تک محدود نہیں ہوتے مسکرانا کسی کی مدد کرنا وعدہ پورا کرنا اور سچ بولنا بھی اسی کا حصہ ہے
ہ مجھے لگتا ہے ایک ایک اگر ہر انسان روز صرف یہ اچھی عادت اپنا لے تو پورا معاشرہ دھیرے دھیرے بہتر ہو سکتا ہے
بالکل اخلاق کی خوشبو پھولوں کی طرح ہوتی ہے جہاں اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہی لوگ خود بخود کھینچے چلے جاتےہے
اسی لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے اور ہم ہماری رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے
بہت خوب کہاں تم نے اچھے اخلاق انسان کو صرف لوگوں کا نہیں اللہ تعالی کا بھی پسندیدہ بن بنا دیتا ہے
اسی وجہ سے ہر دن ہمیں اپنی اخلاق سے محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں
اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین
پچھلے گفتگو میں ہمیں اخلاق کے بنیادی اہمیت پر بات کی تھی آج مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے اخلاق کا انسان کی روزمر زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے
بالکل اچھے اخلاق صرف کتابوں کا مضمون نہیں بلکہ ہر دن لمحہ عمل کرنے والی چیز ہے انسان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو اس کے اخلاق ہی اس کی پہچان بن جاتے ہے
کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان بہت تکلیف یافتہ ہوتا ہے لیکن اس کا لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ لوگ اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے
اور کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کی مسکراہٹ نرمی اور عزت دینے کا طریقہ انہیں سب سے مہ مو بنا دیتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ میٹھی زب ق کا بہت اہم حصہ ہے
بالکل ایک میٹھا جملہ کسی اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ کر لے سکتا ہے جبک ایک سخت بات اس کا دل توڑ سکتی ہے
اسی لیے ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے یہ کیا کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا
اگر اور اگر گ کچھ نہیں تم نے تیز تیز بولا بولا نہیں دکھ رہا
ہے
اور اگر گل ہاں ہاں میں سن رہی ہوں تم تم سن رہی ہو
ہاں میں بھی سن رہی ہوں
اور اگر غلطی سے کسی کا دل دکھ جائے تو فورا معافی مانگ لینی چاہیے معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے
آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہے اور رشتوں کو ختم کر دی ہے
ہاں جبک اچھے اخلاق والے انسان معاف کرنا اور رشتوں کوول جوڑنا جانتے ہیں
والدین کے ساتھ ادب سے بات کرنا ان کی کرنا اور ان کی بات کو توجہ سے سننا بھی اچھے اخلاق میں شامل ہوتا ہے
اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت دوستوں کے ساتھ وفاداری اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی بہت ضروری ہے
بالکل گھر کا سکون صرف پیسوں سے نہیں بلکہ محبت عزت اور اچھے رویت سے ہوتا ہے
کالج میں بھی ہمیں ٹیچرس کی عزت کرنی چاہیے اور کلاس میٹس کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے
ہاں اسی کا کسی کا مذاق اڑانا اڑانا اس کی کمی پر ہنسنا یا اسے نیچا دکھانا بہت بری بات ہو ہوتی ہے پوری اور بہت گندی بات ہوتی ہے
اچھے اخلاق یہ بھی سکھا سکھاتا ہے کہ ہم ہر انس انسان کی عزت کرے چاہے وہ امیر ہو یا غریب
الله کے نزدیک عزت کا شہرت شہرت نہیں بلکہ تکبا اور اچھے کردار ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو روز بہتر بنوانے کی کوشش کرے تو ہم خود بھی خوش رہیں گے اور دوسرے لوگ بھی ہم سے خوش رہیں گے
بالکل اچھا اخلاق ایسی دولت ہے جو جن بانٹنے جائے اتنا ہی بہتر ہے
اللہ تعالی حمے سچ بولنی نرمی سے پیش آنی دوسروں کی عزت کرنے اور ہر ہال میں اچھے اخلاق اپنانے کی توحفیق عطا فرمائے
آمین اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے اقلاق تاکہ انسان کو دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی کامیابی دلا تا ہے
امین جو کہ اللہ حافظ ہاں